ہیلو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ ٹھیک ہے
جی شکر اللہ تعالی کا آپ بتائیے آپ خیریت سے ہے آپ کے امی ابو خیریت سے
جی شکر اللہ تال سب ٹھیک ہے
اچھی بات ہے آپ کے بھائی بہن آپ کے میاں سب ٹھیک
شکر شکر اللہ کا سب ٹھیک آپ کے گھر میں سب ٹھیک
جی بس شکر اللہ کا اور آپ نے چائے ناشتہ کر لیا
ہاں چائے ناشتہ ہو گیا اب بھوک لگ رہی تھی اب روٹی سبزی کھائی
ہاں اچھی بات ہے پیٹ پوجا ضروری ہوتی ہے
ہاں پیٹ پوجا کام دیجا بعد میں پہلے پیٹ پوجا
ہاں ہاں یہ بات تو سچ ہے اور کیا کر رہے تھے آپ آج جاب پہ گئے تھے
نہیں آج نہیں گئی تھی
اچھا ٹھیک سر آپ کو ملی تھی کیا جاب
نہیں ملی تھی بس ایسی انٹرویو پہ انٹرویو ان امپلائمنٹ کا تو آپ کو پتا ہے بے روزگاری کتنی ہے تو
ہاں وہ بات تو صحیح ہے با بے روزگاری تو بہت زیادہ ہے یہ دیک کتنی زیادہ یوتھ ہے کہ بیچلرس کر کے پی ایچ ڈی کر کے کر کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اوپر سے کوئی نوکری بھی نہیں مل رہی
بالکل بھی کچھ نہیں ہے
ہاں بپ آپ آپ نے آپ کوئی دیکھ لو کب سے آپ ڈھونڈ رہے ہو جاب اچھی س جس سے گار کا خھرچہ چلے خود کا خرچ چاچ لے ایٹ لیسٹ
ہوں ہوں ہوں
ہے کہ نہیں
لیکن کچھ نہیں ہو رہا
ویسے کتنی جگہ پہ آپ نے انٹرویو دیے تھے
میں نے بہت جگہ پہ تھی پانچے جگہوں پہ بٹ ابھی کوئی ریسپانس نہیں ہے ویکینسی نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے صحیح کو چل رہا ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک چلو کوئی بات نہیں اللہ خیر کرے میں نے بھی پچھلی بار اپلائی کیا تھا لیکن میرا بھی کچھ نہیں ہو گیا میں نے ٹوریزم میں اپلائی کیا تھا لیکن کچھ نہیں ہو گیا کیونکہ وہ پہلگام کی وجہ سے بہت ہی زیادہ تب سے ہو گیا نا ٹورسٹ لوگ یہاں نہیں آ پاتے ہیں تو اس وجہ سے ٹوریزم کا جو یہ ہو گیا وہ بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہو گیا ان کا بہت ہی زیادہ ڈاؤن فال آ گیا ان کا اس وجہ سے تو اب وہ سروسز بھی پرووائڈ ہی نہیں کرتے کسی کو ہے نا
اٹھ
اب آپ نے کیا سوچا ہے آگے کا
ابھی دیکھتے ہیں ابھی میں ڈھونڈ رہی ہوں آن لائن بھی ورک فرام ہوم جو ہو جائے گا وہ تو ایک ہاؤس لیڈی کے لیے اچھا رہتا ہے ورک فرام ہوم ابھی دیکھتے ہیں ورک فرام آفس ورک فرام ہوم جو ملے گا وہ کر لیں گے
ہاں وہ بات تو بالکل صحیح ہے ورک فرام ہوم ہی اچھا رہتا اور آج تو یہ بھی مصیبت ہے نا کہ ورک فرام ہوم بھی بہت زیادہ کم مل رہا ہے پہلے ملتا تھا آج وہ بھی نہیں مل رہا ہے
میں نے اس سے پہلے کی ہے لگ بھگ دو تین سال ورک فرام جیو میں ایز ا ٹیلی کالر
اچھا اچھا ٹھیک تو وہ آپ کو کس نے وہ جاب بی بیی وہ جاب چ رہی ت ہے کیا
نہیں نہیں ابھی نہیں چل رہی ہے ایکچولی اس میں میٹنگ آ گئی تھی تو میں پرزینٹ اس ٹائم پہ لکھنؤ میں تھی تو میٹنگ میں جوائن نہیں کر سکی اس وجہ سے پھر مجھے انہوں نے نکال دیا دیا ورنہ وہ اچھی جاب تھی اس میں میں پندرہ بیس ہزار مہینے کا کما لیتی تھی
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انسینٹیوز کچھ دیتے تھے
ہاں انسینٹیوز بھی ملتی تھی جتنی زیادہ کالنگ ہوتی تھی اتنے پھر ا مطلب ایک دن کے ہوتے تھے ہنڈریڈ کالز اگر میں ون فف کرتی تو فف کے انسینٹیو ملتے تھے ایکسٹرا چارجز ہوتے تھے پھر
ہاں وہ تو پھر بہت اچھا تھا لیکن آج کل کہاں ملتا میں پچھلی بار تھی ایک جگہ پہ تو ایئرٹیل آفس پہ لیکن وہاں پہ بھی نہیں ملتی تھی وہاں پہ جاب ایزیلی مل گئی لیکن وہاں پہ انسان کو اتنی زیادہ کالس کرنی پڑتی ہے نائٹ شفٹ بھی لینا پڑتا ہے جو کہ لڑکی کے لیے مطلب ایک حساب سے آج کل صحی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں
ہاں ہاں
اسی وجہ سے یہی چیزیں ہوتی ہے ان امپلائمنٹ کی وجہ سے تو دیکھو گھر کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ہوتا ہے تو اس وجہ سے
اور خرچہ ہوتا ہے بیس روپے کا
اور نہیں تو کیا انسان دیکھو آ کل کتنے زیادہ خرچے بڑھ رہے ہیں اور نہیں تو کیا بہت ہی زیادہ خرچے ہوتے آج انسان کے اگر دیکھو گ آپ بچوں کے خرچے ہی اتنے زیادہ ہوتے کہ ہم بولتے ہیں کہ کہاں سے لا انس
ہاں م تو صحیح بات ہے انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے
اور نہیں تو کیا اب آپ سوچ رہے ہو کہیں پہ کچھ اپلائی کرنے کے لیے پھر سےیاب ب نہیں
ہاں ابھی ورک فرام ہوم کے لیے کیا ہے میں نے اپل ایک دو جگہ پہ دیکھتے ہیں کہاں سے ریسپانس آئے گا
اچھا ٹھیک ٹھیک س بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایسا کر رہے ہو
جی جی
یہ تو بہت ہی اچھا چکام آپ کا چلو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کو جلد سے جلد کوئی نوکری مل جائے اور مجھے بھی کوئی نوکری مل جائے ورنہ اگر ہم دیکھ دیکھیں گے نوکریوں کے حساب سے جابس کے حساب سے آج دیکھو بیچلرس کی ڈگری کرتے ہوئے ریڈے پہ اپنا سامان بھیج رہے ہو تو ہے کہ نہیں
اور جس حساب سے اب جاب مل بھی رہی ہے تو جتنا کام ہوتا ہے اس حساب سے تو پیسے بہت کم ملتے ہیں
ہاں اس حساب سے پیسے بہت کم ہوتے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس چ کس پہ غور لیکن وہ کرتا نہیں ہے اتنے زیادہ اتنے زیادہ انٹلیکچو پرسن ہوتے ہیں نے زیادہ پڑھیں لکھیں انسان ہو ت ہے جو کیا کرتے ہیں کہ مطلب پھر ایسی بے روزگار ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے نا اگر انسان نے اتنا زیادہ پڑا پھر اس کا کچھ آگے فائدہ تو ہونا چاہیے
ہو تو
اور آپ کے میاں کیا کرتے ہیں وہ پڑھتے
ہاں پڑھتے بھی ہیں بزنس بھی کرتے ہیں جاب بھی کرتے ہیں ایک سائڈ سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے
ہاں اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا ہوگا اور اوپر سے مہنگائی بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ کیا کہے
ہاں
ہ نا سی لی ہے کچھ ہی نہیں کر انسان کہیں پہنچ ہی نہیں پاتا ہے انسان ویسے وہ کہاں پہ جاب کرتے ہیں
سری نگر میں ہی
اچھا ٹھیک کس کمپنی میں جاب کرتے وہ
ہلو
ہلو
جی بتائیے
میں نے بولا وہ کس کمپنی میں جوب کرتے ہیں
اور کمپیوٹر آپریٹر ہے سری نگر میں ہی ایک کمپنی میں
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک لیکن آج کل اگر ایک حساب سے دیکھیں گے تو یہ کمپنیز جاب سب کچھ ویسٹ ہے ضیاء ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کہ اگر آج انسان اپنا بزنس کھولے تو وہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے ہے کہ نہیں
ہاں
بزنس اگر اپنا کھولے انسان تو وہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے
ہاں اپ کی بات صحیح ہے
ہلو
ہاں بتائیے
اور بتائیے آپ
اور کیا ب بس شکر ادا کرتے ہیں پنکھے کے نیچے ہوا پی رہے ہیں اور کیا
اچھا ٹھیک یہاں سے تو بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی میں مانگ رہی تھی آج تیز بارش ہونی چاہیے وہ ہو گئی
ہوگی نا وشواس ہے
ہاں ہاں آج تیز بارش اس ٹائم پہ ہو رہی ہے سوقت تو تیز بارش ہو رہی ہے
ہو
کیا ہی کر سکتا ہے انسان اور آپ نے چائے وغیرہ
ہاں چائے وغیرہ پی لی میں نے
اچھا ٹھیک آپ آپ کے میاں کام سے آئے یا ابھی نہیں
ٹھیک ہے آپ کے بھائی کیا کچھ کام کرتے
ہاں وہ بھی کام کرتے ہیں ان کا بھی اپنا بزنس ہے
ہاں بزنس جاب سے بہتر گورنمنٹ نوکری سے بہتر ہے کہ انسان اپنا بزنس کھولے اس میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر ہم گورنمنٹ کے بھروسے بیٹھے تو ہمیں زندگی میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہے کہ نہیں
ہاں صحی بات ہے
نا کر سکتے ہیں اور آپ نے کھانا پکایا شام کے لیے
ہاں کھانا پکایا ہا ہے
اچھا ٹھیک سبزی کیا پکائی
چ س نے دال پک ہاں
اچھا مکسڈ دال
ہاں مسی دال اور چٹنی
ہ اچھی بات ہے چٹنی کے ساتھ تو کھانے کا الگ ہی لطف ہوتا ہے
ہاں نہیںی تو ضروری ہے اس کے بنا کھانا پینا غلط ہے
ہاں اور نہیں تو کیا یہی ہوتا ہے نا چلے ایک کام کر د ہیں شاید یہاں پہ نیٹورک کشو ہو رہا ہے آپجھے کچھ دیر میں کال کیجے گا کیونکہ مجھے اب کی آواز نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اللہ حافظ صی